اللام علیکم ہیلو ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسیے ہیں سسٹر
ہاں اچھے ہو آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں
ہاں میں بھی ناشتہ بنا رہی تھی جیسے کہ آج کھانا بنا رہی تھی دوپہر کا سبزی بنا رہی تھی ہاں سبزی بنا رہی تھی ویج سبزی
ویز سبزی میں
ہاں جیسے کہ میں نے سارے ویجیٹیبلس لے لیے تھے ویجیٹیبل مطلب فلاور
مس مکس ویجیٹیبل کا سبزی بنارے تھے آپ
ہاں ہاں جیسے کہ اس میں میں نے وہ لے لی فلاورس ٹومیٹو پوٹیٹو شیملہ مرچ پھر ہری مرچ یہ سارے ویجیٹیبلس ٹومیٹو بھی ہونا چاہیے اس میں کٹ کر لیے میں نے باریک باریک چوپ کر لی پھر جیسے کہ میں نے کوکر میں بنائی ہوں اس میں آئل ڈالا میں نے تھوڑا ا اون ڈالا پیاز گڈن براؤن ہوئے تک ہری مرچ گارلک پیسٹ اور چللی پاؤڈر ٹرمیرک پاؤڈر سب ڈالا میں نے پھر اس کے بعد جتنی میں نے ویجیٹیبلس کٹ کے تھے م ٹماٹر ڈالا میں ٹماٹر کو فرائی کر لیں اس کے بعد پوری ویجیٹیبلس دالے گے اوکے
اس کو یعنی پہلے بھون لیا ہوگا آپ نے مکس سارے ویجیٹیبلس کو پہلے بھون کے نکالا یا ویسے بنایا تھا آپ نے
جی میں نے پہلے پورا کڑھائی میں الگ سے نکالا بھون کے میں نے کوکر میں پیاز وہ دال کے گولڈن براؤن ہہونے تک کارلک پیسٹ ریڈ چلی پؤڈر ٹرمرک پؤڈر دنیا پؤڈر سب ڈال کے پھر ویجیٹبلس پورے ڈال دی میں نے پھر اسے مکس کر لیا پھر جیسے میں نے نمک تیل ویل بھی سب ڈال دیا تھا تھوڑی ہری مرچ بھی ڈالی میں نے پھر اسے ڈھکن لگا دیا تھوڑا سا پانی ایک کپ پانی ڈال کے اس کا کوکر پریشر کوکر کا ڈھکن لگان د ہے اسے ٹوٹل جیسے دس منٹ میں ہی ہو گیا وہ دو سیٹی میں سارے ویجیٹیبل گل چکے تھے جیسا میں نے کوکر کھولا تو بہت ہی بڑھیا سوادشٹ سبزی بنی ہوئی تو اس کو ہاں اسکو زیرا رائس کے ساتھ سرو کیا ہم نے میں نے کچھ کوکر میں زیرا رائس بنائی میں نے جیسے کہ چار گلاس پانی ڈالا سوری میں نے پہلے آئل ڈالا پھر زیرا تھوڑا گارلک پیسٹ ڈال کے میں نے پانی چھوڑا چار گلاس تھوڑا پانی کو ابالایا پھر میں نے ڈالا چاول دو میں نے دو گلاس لیے تھی اسے واش کر کے چاول بھی چھوڑ دیا پرریشر کوکر کا ڈھکن بھی لگا دیا ٹوٹل دس پندرہ سے بیس منٹ میں رائس بھی بن گیا دس منٹ میں سبزی بن گئی
تو دس پندرہ منٹ میں بن کے تیار ہو گیا ہوگا
ہوں ٹوٹل ہاف این آور میں دونوں بھی بن گئے بہت جلدی بنتی ہے یہ سمپل اینڈ ایزی ریسیپی ہے آپ نے کھانے میں کیا بنائے تھے
میں نے دوپہر کے کھانے میں بنایا تھا آلو اور سویا بین کی سبزی اور چاول بنائے تھے مٹر مٹر پلاؤ ڈال کے جیسے کہ میں نے بنایا سبزی سے آلو کو بوائل ہونے دیا پانی میں دو تین سیٹی کوکر میں لگ گیا اتار کے پھر اس کے بعد ہم نے سابن کو بھی الگ سے یعنی پانی میں ڈالنے پھولنے کے لیے دیاتا ہے تاکہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے تو تھوڑا سا صحیح رہتا بھوننے میں پھر ہم نے اس کو سویابین کو پھر اس کا ہم نے سب مسالہ تیار کیا تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر مرچ پاؤڈر ہلدی اور سرسوں کا سرسو یعنی ہم پیس کے ڈالتے ہیں اور لہسن اور سرسوں اور گرلی کا گرلک کا پیسٹ تینوں پیس کے ہم ڈالتے ہیں سارے مسالے مکس کر کے اس کے بعد ہم نے پہلے تیل ڈالا کڑھائی گرم ہونے کے بع تیل ڈال کے اس کے بعد ہم نے جیرا اور سویابین کو بھون کے نکال لیا ہلکا براؤن ہو گیا سویابین اس کے بعد ہم نے نکال لیا پھر جیرا جیرا کا پاؤڈر اور ہر اونین کا اونین ہٹ کر اس کے اندر فرائی کر کے پھر اس کے بعد ہم نے مسالہ بھون کے آلو پھر آلو بھون اس کے اندر ڈال دیا آلو کو اچھے سے مسالے کو اچھے سے بھون کر اس ہم نے پھر پان ڈال دیا یعنی کہ ہمارا سبزی پندرہ منٹ مے یعنی پندرہ بیس منٹ میں لگ بھگ ہم بن جاتا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر سے سویابین ڈال دیا اچھے سے ہم وہ سائڈ میں ہاں
سویابین میں اپ آلو بھی ڈالتے ہو سویابین میں
جی ہم بناتے ہیں تو وہ تو ہمار ہاں ہاں پھر اس ہان بہت اچھا لگتا ٹیسٹی لگتا ہے بننے میں مسالہ ایک دم پیس کے ڈالتے ہیں ہم لوگ یعنی سارے مسالے پیس کے ڈالتے ہیں ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں
اچھا ٹمٹر بھی رہتی ریڈ چلی پؤڈر وہ بھی ڈالتے
ہاں جتنے مسالے دھنیا پاؤڈر ہوتا ہے لہسن کا پیسٹ ہوتا ہے گرلک کا پیسٹ تا ہے یہ سارے ہم یعنی پیس کے توری وغیرہ ڈال کے سرسو جو سرسوں وہ بھی پیسٹ بنا کے تو ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر پھر اس کے بعد ہم نے مٹر والا بنایا پلاؤ جیسے کہ جیرا مٹر کو اچھے سے بھون کے نکال کے پانی کو دھو کے ووش کر کے ایک سائڈ میں رکھ دیا ہم نے پھر اس کے بعد یعنی پتیلا چڑھا کے اس کے اندر ہم نے وہ ڈالا مٹر کو بھون کے نکال لے پھر جیرا اور کا ہری مرچ ڈال کے بڑھیا سے پھر اس کے بعد پکنے کے بعد چاول بھون دیا اس کے اندر مٹر ڈال کے بھون کے پانی لگا دیا ہم نے یعنی کہ اپنے انوسار ہی پانی ڈالنا ہے اپنے ہاں یعنی کہ ایک کلو چاول نے تو پانچ چار چار گلاس تو ہونا چاہیے پانی
ہاں ہاں چار گلاس پانی لگتا ایک کلو چاول میں
ایک کلو چاول میں پاک ہاں پھر ہم نے یہ تیار کیا آج ہم نے چاول اور یہ آلو سویابین کی سبزی ہم نے مٹر پلاو والا بنایا تھا ریسیپی اچھی لگی ہاں بہت بڑھیا لگتا ہے کھانے میں
گھومنے میں اچھی لگتی وہاں کا موسم کیسا ہے آپ کے پاس بارش آ رہی ہے
بارش تو نہیں ہے بارش کل آئی ہوئی تھی آج تو گھمبس کر رکھا بالکل دھوپ ہے یا نہیں بہت یعنی موسم بیکار اور رہا بہت زیادہ گرمی ہے وہاں کا موسم کیسا ہو رہا آپ کا
یہاں اچھی بارش ہے ٹھنڈ ہے ایک دم سردی لگ رہی
سردی لگ رہی ہے آپ کہاں پہ ہیں
آج میں پھر میں ایک ریسیپی بتا رہی ہوں آپ کو جیسے کہ میں نے آج بنائی تھی اس کے کیا کہتے ہیں اسے کریلے کی سبزی کریلا پتہ ہے آپ کو کڑوا رہتا ہے کریلا کریلا کریلا کی سبزی ہاں اسے جیسے کہ میں نے کٹ کر لیا بیچ نکال کے اس میں نیمبو کے پانی میں بوائل کر لیتی کڑوا رہتا ہے نیبو کے پانی میں بوائل کر لیتے اس میں
اس کے اندر پانی ڈال کے گرم ہونے کے لیے دیتے ہوں گے
نہیں گرم پانی میں کٹ کر کے چھوڑ دیتے اس کو نیمبو و ہلدی نمک دال کے کڑوا ہوتا ہے نا تو اس کا کڑوا پن نکل جاتا ہے پھر جیسے میں نے ٹماٹر پیاز گرم مسالہ کڑھائی میں تیل ڈالی اتنے سارے مسالے ڈالے گارلک پیس ٹمیٹو ریڈ چلی پاؤڈر دھنیا پاؤڈر سب ڈال کے مکس کر لیا تھوڑا ٹماٹر بھی ڈالو پھر اس کے بعد جو میں نے کریلے بوائل کیے تھے وہ چھوڑ دی اسے میں نے لگ گ بیس سے پچیس منٹ لگی کڑھائی ڈھکن ڈھنپ کر پکنے کے لیے چھڑتی ہدھی میں آج پ چھوڑ دینا اس پکنے کے لیے اچھے لگتے ہیں وہ تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں لیکن نیمبو کے پانی سے اس کا وہ نکل جاتا
کرواہٹ نکل جاتا ہو
ہاں کڑوا نکلتا تو وہی بوائل کے اوپر کریلے چھان ل نا پھر پانی پھینک دینا کریلا کٹکے بھی تال د ن پورک مسے مسال پونکے کرتے چھوڑ دینا دھمی انج پہ ٹائم لگتاکس سے تس پچیس منٹ لگ پکنے کے لئے
پارٹی کے ساتھ بڑھیا لگتا ہے بہت سوادشٹ لگتا ہے آپ ٹرائی کر سکتی ہیں یہ ریسیپی
بہت اچھا ریسیپی بتایا آپ نے میں بھی ٹرائی کروں گی بنا کے ہم لوگ کریلے ایسے بناتے ہیں ہم لوگ منی یعنی نمک میں ڈال کے تھوڑا دیر کے لیے ہم لوگ ایسے چھڑ دیتے ہیں تو اپنے آپ پانی نکلتا ہے اس میں سے پانی ہاں نمک ڈال کے ہم لوگ چھوڑ دیتے اس سے کڑواہٹ نکل جاتی ہے آپ نے بھی اچھا بتایا ہے کہ گھرواہٹ نکالنے والا ریسیپی کرریلے کا بہت اچھا
ہمارے پاس تو نیمبو نمک دالکے بوئل کرتے ہیں وہ ساری کڑواہٹ نکل جاتی ہے نیمبو نمک ڈالے تو
ہم لوگ ڈالتے ہیں نمک ڈال کے تھوڑا دیر کےلیے چھوڑ دیں گے پھر اگر چڑھائیے تو پھر ہم لوگ نمک ڈال دیتے ہیں دھیمی آنچ پے پکنے دیتے ہیں اس سے بھی کرواہٹ نکل جاتا ہے
ایسا کرو کہ وسا کرو سیم ہے پورا پروسیس ہاں
سیم ہے لیکن اچھا ریسیپی بتایا آپ نے بہت
بڑھیا لگتا ہے وہ اور صحت کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے وہ کریلا باڈی
ہاں بہت اچھا ہے
اور کیا بناتے ہو دوسری کیا بناتے ہو
دوسرا ہم نے جیسے کہ ہم لوگ بنے ہیں بھنڈی کا بھر کے یعنی مسالہ بھر کے ہم بناتے بھنڈی کاس یعنی ہلکا سا ہاں تل کے بناتے ہیں بھنڈی جیسے کی بہنڈ بھنڈی کو ہم نے اچھے سے دھو کر اس کو یعنی اوپر کا حصہ کاٹ دیتے بیچھ میں کاٹ کر ھم نے کہا ہم لوگ رکھ دیتے کاٹ کے اس کے بعد یعنی مسالہ جو ہوتا ہے ہم دھنیا پاؤڈر لال مرچ تھوڑا ہلدی لہسن اور ادرک کا پیسٹ ملا کر اچھے سے ہم اس اس میں بھنڈی کو مکس یعنی ملا دیتے مسالہ میں اس کو ملا کر ہاں ملا کر پھر اس کے بعد یعنی اچھے سے مل جاتا ہے مسالا اس کے اندر بھر دیتے ہیں پھر کڑھائی کڑھائی گرم ہونے کے بعد اس میں تیل ڈال کے اس کے اندر چڑھا دیتے بھنڈ ی جو بھی ہم نے مسالہ بھر کے ڈالا ہوا تھا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پھر اوپر سے تیل یعنی گھو ما دیتے ہیں ہلکا پھر تھوڑا دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں یعنی دھیمی آنچ میں اس کو پکنے دیتے ہیں
پھر جب یہ نیچے سے ہاں
مطلب مسالے میں ہلدی مرچی نمک سب کچھ اس میں بھر دیتے ہیں
ہاں اس میں سب چیز ہاں ہلدی نمک مرچی جو بھی ہاں سارا مسالہ جو ہوتا ہے دھںیا پاؤڈر ہلدی مرچی پاؤڈر سب کچھ اسکے اندر ملا کے بھنڈی میں ملا دیکے تب اس کے بعد تیل گرم ہونے کے بعد اس میں بھنڈی ڈال دیتے ہیں اوپر سے تیل گھوما کر اس کو ڈھک دیتے ہے دھیمی آنچ میں پکنے لگ جاتا ہے تو وہ پک جاتا ہے ہلکا تو یا نیچے سے ہلکا سانا کا لگ جاتا ہے تھوڑا سا پک جاتا ہے اس کے بعد ہم پلٹ دیتے ہیں
اچھا اچھی ٹیسٹ ٹیسٹی لگتی بھنڈی بھی مسالہ بھنڈی مسالہ
ہاں ہاں بھنڈی مسالہ بہت اچھی لگتی ہے ہم لوگ روٹی میں بھی کھاتے ہیں اور دال چاول اور اس کے سات سبزی بناتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی بناتے تو بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ بھی ٹرائی کا
اچھا بتاتی ہوں یہ میں بھی ٹرائی کروں گی بہت ہی اچھی لگی مجھ کو ریسیپی نئی نئی ریسیپیز شیئر کریے آپ بہت ہی بڑھیا ہے میں بھی ٹرے کروں گی چلیے ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ